سنا السلام علیکم
السلام علیکم
نازیہ کیسی ہو
ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہو
جی سب خیریت سے آپ بتائیے آپ
میں بھی ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں آج کل ہر طرف ایک ہی موضوع سننے کو ملتا ہے بے روزگاری سوچ رہی تھی اسی پر کچھ گفتگو کریں
بالکل آج کے دور میں بے روزگاری واقع ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا
جی جی صحیح کہا پہلے لوگ سمجھتے تھے یہ اچھی ڈگری مل جائے تو نوکری آسانی سے مل جائے گی لیکن اب حالات بدل گئے ہیں
صحیح فرمایا آپ نے کئی نوجوان تو دیکھو سالوں تک امتحانوں کی تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن یا تو بھرتیاں کم نکلتی ہیں یا پھر مقابلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کی کامیابی مشکل ہو جاتی ہے
جی صحیح کہا
دیکھو اس کا جی جی فرما جی
لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی روزگار کہ زیادہ پئے موقے پیدا کرنے چاہیے تاکی پڑھے لکھے نوجوان اور ان کی قابلیت پر مطابق کام مل سکے
جی صحیح فرما رہے ہیں آپ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ کئی نوجوان سالوں تک امتحان کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں لیکن بھرتیاں کم نکلتی ہیں مقابلہ زیادہ ہو گیا ہے تو کامیابی ملنی بہت مشکل ہو گئی ہے آج کے سمے میں
جی جی جی اس کا اث اس کا اثر نا صرف نوجوانوں پر نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان پر پر بھی پڑتا ہے جب گھر کا کوئی نہ فر کوئی فرد بے روزگار ہوتا ہے نا تو گھر کا ماحول بھی متاثر ہو جاتا ہے
جی صحیح فرما رہے ہیں آپ بے روزگاری کی وجہ سے مایوسی بے چینی خود اعتمادی کمی بھی دیکھنے کو ملتی ہے کچھ لوگ تو اپنی صلاحیت پر بھی شک کرنے لگتے ہیں
جی جی بالکل مجھے لگتا ہے کہ صرف سرکاری نوکری کا انتظار نہیں کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اگر کسی کے پاس ہنر ہو تو اپنا چھوٹا کاروبار فی الحال کام شروع کر سکتا ہے وہ
بالکل آج کل آن لائن کام کے کتنے موقع موجود ہیں اگر کوئی کمپیوٹر ڈیزائنگ ویڈیو ایڈیٹنگ کانٹینٹ رائٹنگ یا دوسری اسکیل سیکھلے تو آمدنی اچھی کما سکتے ہیں
جی جی صحیح کہا سنا آپ نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی روزگار کے زیادہ موقع پیدا کرنے چاہیے تاکہ پڑھے لکھے کھے نوجوانوں کو ان کی قابلیت کے مطابق کام مل سکے
جی صحیح فرما رہے ہیں آپ وہی میں دیکھ رہی ہوں نا کہ ہر چیز میں اتنی زیادہ کمپیٹیشن پڑ گئی ہے بے روزگار ہو گئے اتنے نوجوان جو ہے ڈگریاں حاصل کر لیتے تعلیم اتنی اچھی ہے لوگوں کے پاس لیکن وہی بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کی نوکری مل ہی نہیں پا رہی
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے
جی
دیکھو بے روزگار بندہ ہوگا تو گھر والوں کو تو پریشانی ہوتی ہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کو خود کو بھی پریشانی ہوتی ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے
جی صحیح فرمایا آپ نے خود بھی ڈپریشن میں چلا گیا دیکھو اپنے لیے بھی ہے اور دیکھو ملک کے لیے بھی یہ بات خطرہ ہی ہے کہ لوگوں کے بعد دو جوانوں کے پاس یہی تو ہمارا آنے والا بھویشیہ ہے جو یہ ہماری نو جوان ہے جب ان کے پاس نوکری نہیں ہوگی تو ملک بھی کیسے ترقی کرے گا
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہوں ہوں اور دیکھو آج کل تو ایسا ہے نہیں ہے کہ نوکری کے چلو ٹھیک ہے مان رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے لیکن دیکھو تھوڑا ہمیں بچوں کو بھی اور نوجوانوں کو محنت تو لیکن کرنی پڑے د اگر آپ کو جیسے آپ تو کتنے کتنے پلیٹ فارم مل گئے ہیں ان لائن پہ دیکو آپ کتنے پلیٹ فارم کھل گئے ہیں اگر آپ کوئی اسکل آتا ہے آپ ویڈیوز بنا کے اپنا ڈال سکتے ہو مطلب کمائی کے تو بہت ذریعے ہیں اگر وہی ہے تھوڑا انسان کو بھی سوچنا پڑیگا ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو کمائی اب اپنا اور کیا بنا سکتے ہیں کون سا ذریعے سے ہم کما کما سکتے ہیں
جی جی بالکل دیکھو اگر ا کسی کے پاس ہنر ہو تو وہ آج کل تو دیکھو ویسے بھی نوجوانوں میں کافی کافی حد تک ا کام میں اپنے ہاتھ کے کام میں آ ہنر ہے دیکھو جیسے کہ کہ آج کل کے لوگ جنک فوڈ کھانا کتنا پسند کر تے ہے جیسے کہ ب برگر کا برگر کا وہ لگا لو ٹھیلہ لگا لو دکان بنا لو اپنی تو کتنے کام ایسے ہی ایسے ہی فر ایک فرد کو مل جائیں گے گھر کے
جی جی بس وہی ہے کہ تھوڑی ابھی جو ہے کہ جو بچے تعلیم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں نا پھر تھوڑی بہت شرم بھی کرتے ہیں کہ یہ اب اتنا ہم نے تعلیم حاصل کر لی ہے تو اب ہم کاٹ لگائیں تھوڑا یہ ان کے دماغ میں آ جاتی ہے یہ چیز نا تو اس لیے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ پریشانی کا سبب بن جاتا ہے یہ
جی بالکل صحیح کہا صحیح کہہ رہی ہیں آپ
بس یہ لیک لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں لیکن کمائی تو کسی کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے کرنی ہے ڈپریشن میں جانے سے اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو انسان کمانا اسٹارٹ کرے دھیرے دھیرے چلو بڑھتا ہے انسان آگے
جی صحیح کہا دیکھو بے روزگاری ہونے سے نا ا کئی لوگ تو ودیش جانے کی زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم چلو ودیش جائیں گے کوئی کام کوم کر لیں گے وہاں پر تو انیکوں کام ہے چھوٹے موٹے کام کر کے بھی بندہ آسانی سے پیسے کما لیتا ہے وہاں پہ
جی جی بنا دیکھو اب اتنی تو بڑھ گئی آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہاں پر پھر ہمیں چیزیں ہر ایک چیز کم سے کم ہوتی جا رہی ہے چاہے آپ پیٹرول لے لو چاہے آپ گھر مکان لے لو کوئی بھی چیز لے لو آبادی اتنی بڑھ گئی ہے تو اس لیے آپ کو دیکھو بے۔ وزگاری بھی لی بڑتی جا رہی ہے
جی آپ کی نا آواز تھوڑی کٹ رہی ہے
ہاں مجھے بھی سیم یہی پرابلم ہو رہی مطلب ہے نا نیٹ ورک کا ایشو آ رہا تھوڑا سا جی اب ٹھیک ہے
جی ہو سکتا ہے جی ہاں اب ٹھیک ہے
ہاں جی یہ وہی ہے نہ یہ ہے دیک کا جو ہو گئی ہے نا یہ جو روزگار کا جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں بڑا سنگین ہو گیا ہے یہ
جی بالکل لاکھوں نوجوان یہی لاکھوں نوجوانوں کی یہی کہانی ہے ڈگری ہونے کے باوجود بھی نوکری کا آسان نہیں آ مل پاتی انہیں
جی وہی ہے نا سرکاری یا نوکری بھی کوئی اتنی آسانی سے تو مل نہیں جاتی ہے آج کے وقت میں
جی جی جی بلکل
وہی ہے تعلیم لوگ بہت حاصل کر لیتے ہیں چاہے آپ نوکری کی سرکاری نوکری کے لیے بھی لوگ بہت تیاریاں کرتے ہیں لیکن اب ہے ہی نہیں نوکریاں اتنی ہے ہی نہیں آبادی اتنی بڑھ گئی اس کارن نوکریاں بھی نہیں ہے
جی ہاں کئی جگہوں پہ پہلے تو کہاں جاتا تھا کہ تجربہ چاہیے اب بنا نوکری کے تجربہ آئے گا کہاں سے اگر اگر لوگوں کو آپ رکھو گے نہیں کام پہ تو تجربہ کہاں سے آئے گا
جی یہ آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں جی بلکل صحیح فرماے ہیں نوکری بھی رکھیں گے وہ کہیں گے جی پہلے آپ تجربہ بتاؤ کتنا ہے نوکری کا موقع دو گے تو کسی کو تجربہ آئے گا نا بس وہ بھی اسی کو ہائر کر تے جا رہے ہیں جن کے پاس پہلا کافی تجربہ ہے پانچ سال سات سال کا ہے تو وہ ان کو موقعہ دیتے کام کرنے کا فریشرس کو تو دیتے ہی نہیں ہے لیکن وہ بھی کیسے کریں گے پھر کام سیکھیں گے تبھی تو وہ بھی ایکسپیرئنڈ ہوئیں گے نا
جی یہی سب سے بڑی مشکل ہے چھوٹے موٹے کام کر تو لے بندہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پونجی بھی تو چاہیے کوشش بندہ کوشش تو بہت کرتا ہے
ہوں ہوں
اللہ تعالی مدد کرے تھوڑی سی کام کرنے میں تو صحیح رہے گا
جی جی بلکل چلیے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی سب کی مدد کرے سب کے اپنے اپنے کاروبار میں برکتیں ہوں سب اپنا کام ترقی کرے اپنے کاموں میں
جی جی اگر سرکار آسان ا آسانی سے قرض ہنر سکھانے کی ٹریننگ اور نئے ادیوگ لگائے تو لوگوں کو بہت روزگار مل سکتا تھا
صحیح فرمایا آپ نے
ہمارے سما دیکھو ہمارے سماج کو بنا محنت کرنے والوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے
جی
ہر کام عزت ہر کام عزت والا ہوتا ہے
ہمم ہمم ہمم ہمم
کام میں شرم یہ وغیرہ محسوس نہیں کرنی چاہیے ہر کام دیکھو عزت والا ہوتا ہے جو اگر کام چل پڑے تو سب سے بڑھیا کیا بات ہے کام کوئی بھی چھوٹ ٹا یا بڑا نہیں ہوتا ایمانداری ایمانداری سے نئی محنت سب سے بہتر ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے محنت سے اگر آپ کما کے کھا رہے ہو چاہے تھوڑا بھی کھا رہے ہو وہ بہت بہتر ہے آپ کے لیے
جی جی بالکل محنت صبر جی محنت صبر اور اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے انسان ایک دن ضرور کامجاب ہوتے ہیں
انشاء اللہ صحیح فرمایا آپ نے
جی آج میں تو سوچ رہی ہوں میں بھی آج سے نا نئی شروعات کروں گی
جی جی
جی اور بتائیں
بس بس یہی بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اب ہمارے بھی بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں کل کو یہ بھی نوکریاں نوکریاں ڈھونڈیں گے نوکریوں پہ جائیں گے بس یہی چنتا کا سبب بن رہا تھا کہ کیسے کل کو بچے ہمارے بھی بڑے ہو کے نوکریاں ڈھونڈیں گے کیا بڑا مشکل کا سبب ہے یہ کیسے نوکری ڈھونڈیں گے بچے آج کے سمے میں وقت بڑا مشکل ہو گیا ہے
جی اللہ ہمارے بچوں کو کامیابی دے اور ہر محنت کرنے والے نوجوان کی حالات روزی ال فرمائے
آمین انشاء اللہ صحیح فرمایا آپ نے
جی جی ٹھیک ہے میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے ٹھیک ہے ال اللہ حافظ
اللہ